ہاں جی
وعلیکم السلام ٹھیک ا
ہاں ج بھائی ٹھیک ہےپ ڈیو
ہاں ٹھیک ہے تو ہمارا ٹاپک کیا رہے گا
آج ہمارا ٹاپک ہم انوائرمنٹ پہ بات کریں گے
ہاں محول
بارے میں
ہاں
جی جی تو ماحول میں آپ وہاں ماحول کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو آپ آ آپ کے پاس کیا جانکاری ہے آپ بول سکتے ہو بھجن
ہ جی جو ماحول ہے نا وہ ہمارے جو ارد گرد موجود تمام چیزیں ہیں کہ نہیں جس میں ہوا پانی ہماری زندگی آتا ہے
جی جی بھائی ج
ہ اور ہمارا انداز ہوتا ہے جس میں میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا اس میں ہوا آتا ہے پانی آتا ہے درخت آتا ہے جانور آتا ہے انسان آتا ہے زمین آتا ہے
جی بجن جیسے نے بلا محول ماحول جو ہوتا ہے ہمارے ارد گرد جو ہوتا ہے اسی وہ ماحول کہتے ہیں جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے جو کچھ بھی ہمارے آگے آد کوئی بھی چیز کوئی بھی انسان کوئی بھی جانور کوئی بھی کچھ بھی شام ہو صبح ہو سب ماحول میں آتا ہے بھائی جان جی ماحول میں ہوتا کیا ہے مطلب ایک تو پانی ہوتا ہے
ہاں
پانی پہ میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتانا چاہوں گا ایک جو ہمارا پانی ہے وہ ہمارے ماحول میں آج آپ دیکھ سکتے ہو آج ہمارے ماحول مطلب ہمارے پاس جو پانی ہے وہ اتنا مطلب گندا ہو چکا ہے بھجن کیا ہم وہ پینے کے لائق نہیں ہیں ہے کہ نہیں بھائی جان کیونکہ ہم اس ہم اس کو ہم اس کو گندہ کر رہے ہیں دن بہ دن ہماری جو مطلب اگر ہم بھجن دیکھ سکتے ہو آپ مطلب ہم کبھی کبھار مطلب اگر ہم زمین میں کبھی پانی ڈالیں گ جیسے کسان بائی چانس اگر ہوتے ہیں ج کسان اپنے کھیتوں میں پانی دیتےی کہ وہ انہیں کو پتاہ ہے نا پانی کتنا ان کے لیے ضرورت مند ہے
ہاں بود ہی سورپ م ہاں ج بھی وہ کت سچائی کے تے پانی ڈالیں گی تبھی تو اس میں کچھ فصل نکلے گی اگر پانی ہی نہیں ہوگا تو وہ کہاں سے لائے گی وہ فصل ان کو پیسے کہاں سے ملے گی ہے کہ نہیں
ہوں ہاں بھائی جان آپ نے بہت بات وہی میں بول رہا تھا اگر ہم پانی کو اچھے طریقے سے استعمال کریں گے نا بچن تو ہمارے لیے وہ بہت اچھا اچھی بات ہوگی اور ہمارے آنے والی جو نسل ہے ان کے لیے بھی وہ اچھی بات ہوگی کیونکہ آج کل جو مطلب آپ نے دیکھا ہوگا اگر پانی گندا ہوگا تو بھائی جان پانی ہمارے اندر جاتا ہے جاتا ہے کہ نہیں بھائی جان
ہاں ہاں جاتا ہے
ا سحن کی شکتی تھی ہے کہ مطلب اندر سے وہ پانی پہلے فلٹر ہوتا ہے پھر تبھی ہمارے باڈی کے جو جو ایک ایک مطلب ایک ایک پرزے پرزے میں جاتا ہے ہے کہ نہیں بجن ورنہ تو ایسے اگر اگر ہم گا گندا پانی پیئیں گے تو ایک انسان تو مر ہی جائے گا نا بھائی جان
ہاں اگر گندا پانی پیے گا وہ تو بیمار پڑ جائے گا نا
پہلے بیمار پڑے گا پھر اس کی دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے وہ انا مطلب انفیکشن ہو جاتا ہے نا اندر سے بائی جان تو پھر وہ انسان مطلب اتنا کچھ کر نہیں پاتا ہے وہ اس کو مطلب اس کو بھی بعد میں پتا چلتا ہے کس سے ہوا ہے کیا میں نے کیا تھا اس دن یا کیا کیا کر رہا تھا میں اس ٹائم میں
ہاں
جی بھائی جان اور ماحول میں ہمارے ماحول میں ہمارے آپ دیکھ سکتے ہوا ہے آپ نے بولا ہوا جو ہم آج کل دیکھ رہے ہو آپ کتنی مطلب وہ مطلب اتنی صاف ہوا نہیں ہے جتنی پہلے ہوا کرتی تھی ہاں مطلب بھائی جان کے جہاں میں رہتا ہوں میں کشمیر میں رہتا ہوں مارے یہاں پہ ہوا اچھی ہے بہت اچھی ہے کیون کہ پیڑ یہاں پہ بچیے ہے نا بھائی جان
ہاں ہاں
تو اس لیے پیڑ یہاں پہ بچے تو ہوا بھی صاف آتی ہے ہم ہوا کو جو اندر سے مطلب آکسیجن جسے بولتے ہیں وہ ہم ہمارے اندر جاتا ہے جو ہم چھوڑ وہ پیڑ لیتے ہیں وہ پیڑوں میں جاتا ہے جی بھائی جان شہروں میں اب ہوتا ہے کیا بھائی جان آج آپ نے دیکھا ہوگا بزنس کا کتنا مطلب مطلب لوگوں کے سر پر لون ہوا ہے کہ ہمیں ہمارا ہی بزنس آگے بڑھنا چاہیے کتنی فیکٹریز مطلب کھولی گئی ہے آپ نے دیکھا شہر میں مطلب کتنا مطلب مطلب جو ہوا ہے وہ کتنی گندی ہو چکی ہے پولوشن ہو چکا ہے
گندا ہوا ہے بہت وہاں سے
جی بھائی جان
ہاں وہاں پر وہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے ماحول پہ اثر پڑتا ہے وہ خالی اپنی فائدے کے لیے یہ سب کرتے ہیں لیک نہیں جو بھی یہ اس کے گندا ہوتا ہے
جی جی بھائی جان ماشاء اللہ
ان سب چیزوں کو ہمیں ہے نا یہاں پر بانھد ہی رکھنا چاہیے کیونکہ اتنا استعمال نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ گاڑیاں وہ کتنا یہ گندا کرتی ہے ہوا کو
ہم دھواں پھینکتی ہیں بھن تبھی تو ہوا گندی ہو جاتی ہے نا بھن
ہاں ابھی تو آئے بہت ساری گاڑیاں جو سولر پہ چلتی ہیں لیکن ابھی تک جو بیٹری پہ چلتے ہیں کہ نہیں ہاں لیکن اتنی بھی نہیں چلتی ہے وہ والی گاڑیاں زیادہ تر تو عام تر یہی پیٹرول گاڑیاں ہی چلتی ہے ڈیزل گاڑیاں ہی چلتی ہے کہ نہیں ہاں اسی لیے تو زیادہ ہوا گندا ہو رہا ہے نا ہم بھی نہیں سوچتے جیسے کہ ہمارا ماحول ہے اس میں پیڑ پودے ہے ہم ان کو کاٹتے ہیں اپنے فائدے کے لیے پھر نئے پیڑ بھی نہیں لگاتے ہیں کہ نہیں
جی جی
ہمیں چاہیے کہ ہم نئے پیڑ لگائیں تاکہ اس سے ہماری جو آنے والی نسل ہے نا
جی بھائی جان
ان کو فائدہ ملے گا اس سے کیونکہ ان کو تھوڑا صاف ہوا ملے گا اس سے
جی وہ مطلب اپنی زندگی خوشحال سے کاٹ سکتے ہیں آپ ایسے جی بولنا بھائی جان
ہاں
جی اور آپ نے جو ابھی بات کہی مطلب ا ہوا پہ اوپر کہ ہمارے یہاں مطلب گاڑیاں دواں چھوٹ ویسن آب نے یہب بھی بولا کہ جو آج کل بیٹری پہ چلتی ہے نا ویسے آج کل کی گاڑیاں اس مطلب وہ بنانی شروع ہو چکی ہے مگر جو آپ کو پتا ہے بھائی ج پہلے ہوتا ہوا کیا کر رہا تھا جب پرانے زمانے کے لوگ تھے وہ سب کے پاس گاڑیاں نہیں تھی بچان
ہاں سب کے پاس گاڑیاں نہیں تھیں بیل گاڑیاں تھی
جاں جی بائیان جی بائیان ہوت بس بس توو ہیی زین مگر جس کو بھی جانا ہوگا نا جانا ہوتا ہے نا مطلب شہر جانا ہوتا ہے کہیں مارکیٹ جانا ہوتا ہے وہ اپنی گاڑی اسے نہیں نکالتا تھا نہ اس نہ ان کے پاس ہوتی تھی وہ ڈائریکٹ بس میں چڑھتے تھے نہ زیادہ ہوا گندی ہوتی تھی اور کم سے مطلب ہمارے زندگی خوشحال سے اس دن کٹ سکتی تھی مطلب پرانے لوگ کی میں بات کر رہا ہوں ان کی زندگی کیسے کٹتی ہوگی آج کل آب دیکھ رہی ہو بھائی جان ای ایم آئی پہ گاڑی مل رہی ہے بیس ہزار میں آپ گاڑی لے سکتے ہو آج مطلب جو غریب ہوگا نا سب سے زیادہ غریب مانا جائے گا جو بکھاری ہوگا اس کے پعس بھی اپنی گاڑی آج گا
ہاں ہاں ای ایم آئی کا زمانہ ہے جسے دس ہزار پانچ ہزار میں گاڑیاں ل وہاں سے ان کو تھوڑی پتہ ہے کہ وہ ایسا نہیں سوچتے وہ دیکھتے ہیں کہ پڑوسی نے گاڑی دی وہ اس سے جلتے وہ بولتے کہ ہم بھی گاڑی لائیں گے ہے کیا نہیں
جی بھائی
ہ اور جو زندگی کا دار و دار ہے نا وہ ہم سانس لینے کے لیے جو ہوا ہے پینے کے لیے جو پانی اور کھانے کے لیے جو خوراک ہے نا ماحول میں
ماحول بہت سارا ہم تو ماحول سےحی لیتے ہے کہ نہیں ہاں جیسے کہ موسم کا توازن ہے درخت بارش لاتے ہیں اور گرمی کو کم کرتے ہیں کہ نہیں
جی بھائیی
ہاں اور ایک چیز میں بولو آپ کو جو صحت ہے اگر ہم صاف ماحول رکھیں گے تو صحت مند انسان رہے گی م جتنے بھی انسانی ہے کہ نہیں اگر وہ گندا ماحول رکھے گی تو وہ بیمار پڑ جائے گی
صحیح بات ب جان آپ کو پتا آپ نے ابھی ماحول کے بارے میں اور ایک
اور محنت کرنی چاہیے کسان کی جو فصل ہے ہے کہ نہیں جیسے کہ مچھلی کا فارم ہوتا ہے
جی جی
لکڑی سے ماحول سے آتی ہے کہ نہیں
جی بھائی جان آپ نے بھی ماور کا بھی بولا جس میں ہوا پانی جو ہمارے ا روز گرز ہے وہ ماحول میں آتا آتا ہے نا بجن
ہاں
اب آپ مطلب آپ زمین کا ہی لے لو آج کل اتنی زمین آپ مطلب ہاں شہروں میں دیکھو گے شہروں میں زیادہ صاف زمین کیوں ہے وجن کیونکہ وہاں پہ وہاں پہ کی جو گورنمنٹ ہے بھائی جان انہوں نے مطلب اس وخت منع کیا ہے کہ روڈوں پہ اب روڈوں پہ کوئی کچرا نہیں ڈالنا ہے کوئی مطلب اگر ڈالنا بھی ہے ڈسٹ میں وہاں پہ ان کے کوڑوں د آاننے میں ڈالنا ہے ج مطلب جاتا ہے جو کوڑے دان ہوتے ہیں نا بھ جان
ہاں ہاں
وہ تو ڈائریکٹ پھر گاڑیوں میں جاتے نا ٹیمپو وغیرہ میں جو گورنمنٹ میں گورنمنٹ نے مطلب وہ تعینات کیا وہاں پہ اٹھانے کے لیئے یہ مجھے بہت اچھی بات لگی شہر کی اب گاؤں میں ہوتا کیا بھ جان کوئی اگر بچہ مطلب کچھ کھا ہے دکان سے لیتا ہے کچھ چپس وغیرہ لیتا ہے نا
ہاں
تو وہی نہیں سوچتے میں ڈسٹ بین میں پھینکوں گا کوڑے دان میں پھینکوں گا یا مطلب کہیں اور جہاں پہ مطلب گند نہ اٹھے وہ ڈائریکٹ کھائے گا اور جہاں سے چل رہا ہوگا وہاں سے پھینکے گا یہ مجھے گاؤں کی تھوڑی سی گندی عادت لگی مطلب میں خود سے گاؤں سے بلانگ مطلب تعمیر تعمیر رکھتا ہوں جتنا مجھے پتاہ ہے میں نے میں خود دوسروں کو نہیں میں خود کی بات بولوں گا جہاں میرا بھی من کرتا تو میں وہاں پہ کوڑر پھینک دیتا ہوں مگر جتنا مطلب ہماری جہری سےن آگے بڑھ رہی نا بھجن تو اتنا سیکھ رہا ہے انسان کہ مطلب ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے میں آج کل آپ جو کچھ بھی کاتا ہوں اپنے جیب میں رکھتا ہوں گھر لاتا ہوں ڈسٹبین میں یہاں بھی یہاں بھی ب گورمنٹ مطلب اتنی مطلب الرٹ ہو چکی ہے تعحینت ہو چکی ہے فیسلٹی ہے بہت چکی ہے بجن یہاں پہ مطلب ہو چکی پہلے نہیں تھی آج ہو چکی ہے ٹیمپو وغیرہ آتے ہے کچرا گاڑی آتی ہے
ہاں جیسے کہ میں آپ کو بول رہا تھا کہ فضا آلوٹ بھی اس میں گاڑیاں اور فٹ جو کا دھواں آتا ہے کہ نہیں
جی جی فی الحال ان کی بہت ہی بہت ہی بہت ہی اچھی بات کہی ہے آپ نے آپ نے بولا کہ فضا اور آلود جب یہ دونوں ہوں گے نا
اور جیسے ہی یہ ضا گندا ہوتا ہے نا انندو سے اسے سانس کی بیماریاں بڑھ گئی ہے بڑھ رہی ہے ہے کہ نہیں ہاں اور جو پانی کی آلودگی ہے گندا پانی دریا میں ڈالنا ہے کہ نہیں ہم اگر باتھ روم سے اگر دندا نکے گا تو پائپ سیدھا نکالتے ڈالتے ہیں دریا میں وہی پانی جو د، یا میں گندا پانی ہوتا ہے اس سے پورا پانی گندا ہوتا ہے ہاں اور اسی سے ہمارا پینے کا پانی جو ہے وہ کم ہو رہا ہے ہے کہ نہیں اور جو درختوں کی کٹائی ہوتی ہے جس میں ہم جنگلات ختم ہو رہے ہے کیا نہیں اور اسی سے گرمی بڑھ رہی ہے آج کل آپ دیکھ رہے ہو کہ